ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خری
جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج تو کافی دن بعد بات ہوئی ہے
جی جی ارے آپ کی کال آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے
ہاں ہاں م نے کری تھی من گا ہاں من کا بات ہی نہیں ہو رہی کال کر آپ کی طرف سے بھی کال نہیں آئی میں نے سوچا میں خیر سے پوھ لوں کال کر
ہاں تو جو ہے نا میں ر راستے میں تھی میں نے تب فون دیکھا نہیں پونچ آائلینڈ پہ تھا جی جی اب میں میں اپنے باغ میں آئی تھی
ا ہو باغ میں مزے کر رہی ہیں تو پہنچ گئی باغ میں
پہلی تو پہنچی ہوں میں
اچھا صحیح ہے باغ میں سے موسم میں اچھا تاج تو مطلب آموں کے لفٹ اٹھائیں گے آپ
ہاں ارے باغ کا تو پت ہی آپ کو کتنا مزہ آتا
ہاں دن ہی گزر جاتا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے پھر سب ہوتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے اور کیا اور کیا اس تو الگ ہی وائبس ہوتی ہے ایک دم سکون ایک دم
بہت فرق ہوتا ہے سک فون وال
چڑیا ایک دم بولتی رہتی ہے وہاں پہ ہوائیں چلتی ہے ٹھنڈی
ٹھنڈی ٹھنڈی ا وہ وہ چیز الگ ہی ہوتی ہے جی وہ چیز الگ ہی ہوتی ہے سب کچھ بیکار لگتا ہے پھر سکون والا زندگی ایک
اچ اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ہرے بھرے ایک دم
اور ابھی تو آموں کا سیزن چل رہا ہے تو اور بڑی یہ لگ رہے ہیں وہ ہاں آم آ رہے ہیں جی
ہاں تو پھر آپ کھانا پکانا بھی یہیں پہ کریں گے جیسے لوگ کرتے ہیں وہیں پہ کھانا پکاالے
ہاں ہاں ہاں جی جی تھوڑا ہم نے ہم نے بنا رکھا کاائے تھوڑا یہاں پر مطلب کچن ٹائپ
اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے روم سا بنا لیتے ہیں لوگ ہاں ہاں باغ میں ہی اپنی چیی ہاں صحیح اور کیا اور آ جاتا ہے کوئی تو صحیح آپ تو آج مزے کر رہی ہے
ہاں تھوڑا بنا کے لیائے تھوڑا یہ بنا لیں گ پھر بچے وغیرہ بھی آئے میں اور ریلیٹیو سے تو وہ بولے ہم لوگ میگی پاستا کھائیں گے وہاں پر
اچھا ہاں یہ رہتا ہے بچوں کا تو
پ بن جائے گا سب وسے یہاں پہ بتن وغیرہ ہم نے کچن میں تھڑے تھوڑے رکھ رکھ کھ ہیں بنانے کے لیے چائے بنا لو کچھ ایسا سامان کیونکہ سب لوگ آتے ہیں پھر اچھا تا اچھا لگتا ہے
ہاں جب کوئی چائے وائے کا ہو تو سامان صحیح لگتا ہے
بیٹھ جات پھر کھاتے پیتے رہو تو اور اچھا لگتا ہے ہ اور پھر جیسے ہاں نہا لیے ٹیوب ویل میں پھر تھوڑی بھوک چلیے پھر پروگرام بنا لیں گے ا جب میں دوبارہ جاؤں گی نا تو عام ہے ہی ابھی تو اسٹارٹ
ابھی تو سیزن ہی ہے اور کیا
پھر میں آپ کو بتاؤں گی پھر چلیں گے پروگرام بنا لیں گے ایسے یہ تھا نا سنڈے تھا ہاں چھٹی رہتی ہے ہاں ہ ہ ہ پہلے ہم لوگ سوچ رہو تھ سٹر ڈے میں چلے پھر کچھ وہ ہو گیا ہم لوگ جا نہیں پائے کوئی بزیتا ہمارے پھر ان نے کہ چلو سنڈے میں پروگرام میں ہ اب بچے بھی اتتے خوش ہیں یہاں پر آ
ہاں اور کیا اتنی بڑی بڑی تو جگہ ہوتی ہے دھر دھر باؤ کوئی روک ٹوک نہیں اور کیا
س
ہاں صحیح کہ رہ شہر میں تو شہر میں تو گئی نہیں اب اتنی وہی سارا پالوشن وغیرہ اور یہ وہ سکون کی زندگی تو ہے ہی نہیں بس شور شرابے ہوا ہے شہر میں سکون تو بس ایسی جگہوں پہ مل سکتا ہے پہاڑوں پہ
ہوں ہ ہ ہ اسے یہاں پہ آے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاںہ گا کہ ایک دم پیڑ کے نیچے بچھ
ہوئیتاس نہیں گاؤں میں تھوڑا سکون سا ہوتا ہے
تو ضروری ہوتا ہے ہی دیکھنا نے وہ کیا چیز ہے نا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں گھر میں رہتے ہیں ان لائن گیمز کھیلتے ہیں لیے
تھوڑی اؤٹنگ ہونی چاہیے باغوں میں کھیتوں میں پتہ لگے اور کیا
ان کے بچے کے ہاں تھوڑی دیر چلیں گے تھک جائیں گی تو ان عادت
اور کیسے بات ہے بھارت گانا پسند ہی نہیں کرتے بس گھر میں ویڈیو کے اور وہ موبائل لیے وہ ٹی وی بس ان سب ان سب سے بہت زیادہ جڑ گئے ہیں
اچھا پیرنٹس بھی ایسے ہو گئے ہیں پہلے تو ہم لوگ جو ہے خوب پاس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے گھر اج کل کے پینٹس بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے بہار جائیں بس چاہتے گھر میں رہیں اب اس میں بچے مکس اپ نہیں ہو پاتے
لیڈیز ہیں منگنی ہے تو کام کر رہی ہے فون بچوں کو اس میں لگا رہا ہے تو عرصے اور زیادہ بچوں کو عادت ہو گئی ہے دیکھنے کے بچپن سے ہی وہ کام کرے گا نہیں بچے فون دے کے جا رہا ہے
ضروری ہے
اور کیا
ایکسرسائز ضروری ہے ذرا مضبوط بنیں گے اب گھر میں گیا وہی وہی سب کچھ
سیم انوائرمنٹ رہتا ہے بس گھر کا کوئی اب چینج تو چاہیے
اب یہاں اب اگے خوش ہو رہے ہیں جب دوڑے بھاگ رہے ہیں نئی نئی جگہ ائے ہم کھلا اچھا آج کل کی جو ہے کالونیز ہے سوسائٹی وہاں پہ بس فلٹس ہیں اب وہ بچے جائیں بھی کہاں پہ چھوٹے چھوٹے فلٹس ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں کہ آنگن ہے کھولا ایریا ہے ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں
یہ تو بہت زیادہ ہو گیا سارے مطلب سارے بند ہوتے ہیں فلیٹ اب تو فلیٹ کے اب تو گھر بھی بند ہوتے ہیں لوگ کھلے بنواتے نہیں ہیں سیکورٹی کی وجہ سے وہی تو سارے گھر بند ہر جگہ
بس اے سی میں بیٹھے رہا بس اے سی میں اور لیکن جو ہار کی ہوا ملتی ہے نا اس کتنا سکون ملتی
ہاں وہ فریش ایک دم ایسی فیلس کیا آگے تو جو باہر ہوا چلتی ہے ایک دم سہانی ہوا جو چلتی ہے ہ دن پہلی عید کا ٹائم موسم ایسا ہو بہت اچھا ھڈا تو بر ہوائیں چل رہ تھی تو اس ہوا میں ٹھنڈ لگ رہی تھی لگی گیا تھا کہ گرمی آ گئی ہے مطلب اے سی بھی فیل تھا بس کے آگے
میں
ہاں ایک دم ہاں مطلب طبیعت تار تو ہو جاتی ہے بالکل ان ہواؤں سے
ابھی بھی بچے کہہ رہے تھے نہیں ہم نہیں جا رہے ہم تو تھک جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم تو گھر میں ہی رہیں گے وہاں پہ یوں ہوگا دھپ ہوگی مٹی ہوگی ہم جا رہے ہم نہیں جا رہے تو
پیڑ رہتے ہیں زیادہ
ہاں لیکن وہی نا بچوں کو عادت نہیں ہے اب ہم تو بڑے ہم نے
ہاں ان کو پت نہیں ہوگی ہاں ہوئی تو ان کو نہیں پسند یہ سب ب کہتے ہیں بس فون اور وہ ہو بس
پڑھائی بھی اتنی ہو گی انہیں ائم بھی نہیں ملتا
ہاں پھر اسکول ٹیوشن ہوم ورک لرننگ یہی سب رہتا ہے کہاں ٹائم صحیح چھوٹے چھوٹے بچے مطلب اتنے زی ہو گئے ہیں بہت زیادہ ٹائم نکالنا مشکل ہے بڑوں کی تو بات ہی چھوڑو پھر ہاں جاتی ہی نہیں ہے پیرنٹ خود لے کے نہیں جاتے
ہاں اور رشتوں کو بھی جو ہے انکل آنٹی بنا دیا ارے خالا بولو
ہاں یہ بھی ہے بس ہاں انکل آنٹی بس ہر کو انکل آنٹی تو نارملی سب کوئی کہتی ہیں جو انڈون ہوتا ہے اس کو بھی انکل آنٹی کہتے ہیں اور کیا کوئی تو اپنا اپن لگی نہیں رہا اپنا اپن لگی نہیں رہا ان کل آنٹی سے
تائی ابو ہیں کون ہیں اب سب انکل آنٹی ہیں پڑوسی بھی انکل آنٹی
رشتے دار اور رشتے دار بھی پھر کیا ایسے ایسے خود وہ انہیں پتہ چلے گی ایسے رشتے داری خود نہیں چاہے گا جب اپنا پن سا لگتا ہے نا تب اچھا لگتا ہے کہ چلو جاتے ہیں وہاں پیسے یوں کرتے ہیں جب آنٹی کہیں گے تو کون کہے گا
وہی تو آج کل ہے ہی نہیں محبت بس اب کہیں جا رہے ہیں شادیوں میں تب اب شادی میں جا رہے ہیں تو کہاں ہی مل پاتے ہیں کسی سے
اور کیا بس تھوڑا سا ٹائم ہی تو ہوتا ہے اور کیا
اب یہ ہے یہ تو وہ ہے کہ ہم انہیں ان کیسی بہ چوں کی کیسی پرورش کرے انیں کیسے بتائے کیا ہوتے ہیں رشتے کیا ہوتے ہیں
یہ تو رشتے سے تو دور جاتی جا رہی ہے دنیا وہیں تو
اب یہاں پہ آئے ہیں باغ میں ذرا تھوڑے خوش ہو رہے ہیں ہاں اب نہیں اب جی جی جی ہاں وہ تو ہے سب کے ساتھ مزہ توا کے لیے کیا
اکیلا اکیلے بھی کیا مزہ جب سب ہو سارا خاندان ہو پھر اسی محفلیں جمتی ہیں ہسی مذاق ہائے ہائے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی میں نہائیں گے باپ
ہاں مزہ آ جائے گا آج
اور گرمی بھی ہو رہی ہے نا تو آج آپ نے صحیح دن
ہاں ہاں اب بچے کہہ رہے ہیں پہلے میگی بناؤں ہمارے لیے تب جو ہے میگی میگی کی تیاری ہاں
ہاںبنا تو وہی چلا تے رہیں گے وہ میگی میگی میگی دماغ کھا لیں گے میگی نہیں
پانی ہے اس میں تو اتنا سارا پانی ہے
ہاں کافی بڑی ٹیپ وال ہوگی وہ
ہاں بہت بڑیا ہے ہماری ہے مطلب وہ جیسے باغ
ہاں باگوئی بنا لیتے ہیں ہاں
اور آپ کیا کر رہی تیں آپ بتائیے
بس میں تو کچھ نہیں ابھی برتن ورتن کرھ کے بیٹھی تھی میں سوچا کال کر لوں میں نے پہلے بھی کرائی تھی کل اپنے اٹھایا ہی نہی کو پتا نہیں کیوں پھر میں نے دوبارہ کری ہیں کال
نہیں یہ تو میں نے کری ہیں آپ کو
ہاں اچھا ہاں
یہ تو میں نے ہاں یہ تو میں نے آپ کی ابھی کال دیکھی تھی نا جی جی تو میں نے وہ کال بیک کری کبھی کبھی ایسا ہوتا نا سفر میں بچے ہو انہوں نے گانے چلا رکھی تھے یہ وہ بات چیت وہ سائلنٹ پہ تھا پرس میں تھا پتہ ہی نہیں چلی کال اور مہینے جب یہاں پی آ کے فون وغیرہ دیکھ
ہاں میں نے کال کری تھی اس لیے میں نے کافی دن سے بات نہیں وہی پتہ نہیں کیا ہو مہینے کہاں پوچھ لوں ہاں مہمانداری بھی رہتی ہے ماشاء اللہ کل بھی اتنے مہمان آئے ہمارے گھر پر تو بھائی آئے پھر وہ دوپہر کوئے ہیں پھر دوپہر سے ہم آرام آرام کرنے لگے لیٹ گئے پھر شام کو اور میں ماں آئے ماشاء اللہ تو پھر ایسے ممان ہاں ماشاء اللہ اور کیا اچھا لگتا ہے تو کل تو کاف مہمانداری نہیں پھر اس میں ہی مصروف رہے
ہمم ہمم ہمم
ایسے ہی رہا
ہاں وہی ہوتا ہے کوئی آ جاتا ہے پھر اپنے بھی کام لیٹ ہو جا تا ہے
تو چل تا ایسی ٹائم نکل گیا سارا
اچھا چلیے اب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے پروگرام
جی جی بالکل بتائیے گا پھر پلان کریں گے ساتھ کا
کو تاکہ آپ بھی فری ہیں اس ٹائم پر ہوں اب تو یہ ہے آم اور پکیں گے ابھی تو
ہاں ا تو سیزن ابھی تو آئیں گے یہ آم تو بارشوں کا موسم سمے
جی
چلیے ٹھیک ہے آپ مزے کر آج میگی بنائیے کھائیے ہاں چلیے ٹھیک اللہ حافظ